پالتا ہوں بائے
ملک وعلیکم السلام بھائی جان اور کیسے ہو
ندو
تھوڑا اب کی آواز تھوڑا کم آ رہی ہے زور سے بولیں گے تھوڑا
ارے بھائی جان کیا ہی بتا اور بتاؤ میں تو مسجد گیا تھا آگا
نہیں میں یہ بول رہا تھا کہ آج ہم ایسے کرتے ہیں نا کہ بڑھیا سے وہ لیتے ہیں نا ارے میں رضی ہوں نا ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ جس پر ہر چائے کی دکان ہر نیوز چینل اور سوشل میڈیا پلیٹم چرچا ہوتی ہے یعنی کہ رانیتی کی سحت جیسی بات بات کریں کہ رجنیتی آخری پتی کیا ہے کیا اس پروسس ہے اس کے بارے ٹھیک ہے بھائی جان
ہاں بھائی اوکے بھائی کوئی بات نہیں ان شاء اللہ
لیکن اکثر ایسا ایسا ہوتا نا رانیتی کا نام سنتے ہی بحس شروع کر دیتے ہیں لوگ ایسا کیوں مطلب
ہاں بھائی یہ تو ہے کبھی د یکھو دو دلیں ہیں لوگ اپنے اپنے آج کل کیا آئے کہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے لوگ اپنا دیکھتے ہیں اپنا ہے تو صحیح ہے
نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں بھائی جان ایسا نہیں ہے لیکن راجنیتی صرف چناؤ اور نیتاؤں تک سیمت نہیں ہے اس کا اثر ہماری تعلیم روزگار سڑک اور بجلی جیسی پانی اور روز مرہ جیسی زندگی پر بڑتا ہے نا
رضوان بھے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ بارے میں کچھ تعاریفتی ہوتی کیا ہے
ارے اسی ہی تو بات کر رہے ہیں کی سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ آشا لفظوں میں بات بات کریں نا کہ راجنیتی کیا ہے تو راجنیتی وہ نہیں جام ہے جس کے ذریعے کسی ملک ریاست اور سماج کو چلایا جاتا ہے
شر امن بھائی یعنی سرکار کیسے بنے گی قانون کیسے بنے گی اور ملک کی ترقی کیسے ہوگی یہ سب راجنیتی کا حصہ ہے
بالکل صحیح سمجھ گے وہ تو انشاء اللہ نا یہی بات ہے بھان بالکل
ہاں راجنیتی کا سب کا فائدہ کیا ہے بھائی جان
ارے سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے نا کہ بھائی جان عوام کی آواز کو اٹھاتا ہے یہ کیندرت کرتا ہے جیسے کہ بات کریں سب سے بڑا فائدہ عوام اپنی رائے دیتا ہے دینے کو حق ملتا ہے جیسے ووٹ دینا نہیں اس کا مطلب
جی ہاں ووٹ کے ذریعے لوگ اپنی پسند کی حکومت چنتے ہیں اس کا مطلب بس پیرہ
دوسری بات کرے نا دوسری ایا ترقی اور تامل کو بھی بناتا ہے اور جیسے بات کریں اگر شاید صحیح ہو نا تو نئے اسکول کالج اسپتال اور سڑکیں روزگار کے موقع پیدا کرتی راجنیتی ایک طرح سے دیکھ
اچھا یعنی ایک اچھی یعنی بھائی جان ایک اچ حکومت کے پورے ملک کی ترقی بھی سکتی ہیں
بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل سر تو اللہ ہی خیر ہے نا جیسے جیسے دساح کو براوت برابری کی بات کرتی ہے
ضرور اچھے قانون اور صحیح نظام سے لوگوں کو ان کے حق ملتے ہیں اور سماج میں برادری بڑھتی ہے ہم
ہاں ہاں راجنیتی انصاف بھی دلا سکتی ہے جیسے کہ بات کر رہے ہیں کہ جو جیسے کوئی کام کر رہا ہے کوئی لوگ اور اس کے حق میں بات چلی جائے تو سمج میں برابر نہیں بناتا جیسے کم لو والے اور اونچے عدے والے کو برابر کرنے کااہم کرتی ہے اور آج کل تو نوجوانوں کو مقا بھیی دیتی ہے جیسے نئے نئے لوگ نوجوان رجنیتی میں آنے کا سوچ رہے ہیں وہ ان کو موقع دیتی ہے ایک طرح سےنے کا کیری بنانے کا موقع دیتی ہے
جی راجنیتی آ تو پائ جا م پھر تو نقصان بھی ہوتے ہوں گے بھ جان کے نفا بھی ہوتا ہے ہو اس سے کچھ نفع بھی ہوتا ہے
ارے کیوں نہیں ہوتا جیسے ہی بات کر سب سے سب سے بڑا نفعہ تو یہی ہے برشٹاچار کرپشن
جی جی بھائی جان بشٹاچار
ہاں یعنی جب لوگ عوام کی خدمت کے بجائے اپنے فائدے کے بارے میں سوچنے لگے ن وہ سب سے بڑا وہ ہے نقصان
برشٹاچار
ہوں
جی اور بھائی جان جیسے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جن پہ وعادے کرتے ہیں بھائی جان چناؤ کے دوران بڑے بڑے وعادے کیے جاتے ہیں ہاں لیکن کبھی کبھی وہ والے پورے نہیں ہوتے ہیں جس لوگوں کو اعتماد کم ہو جاتا ہے
بالکل بالکل اور آپسی تکرار بھی تو ہونے لگتی ہے جیسے ایک ایک اور چیز میں میں نے دیکھی ہے کہ رجنیتی کی وجہ سے لوگ آپسن لڑنے بھی لگ جاتے نا کہ میری پارٹی میری یہ پارٹی وہ پارٹی آپس میں مطلب ایک طرح سے کمیونٹی بڑھ جاتی ہے آپس میں لوگ بٹ جاتے ہیں
ہاںی بھائی جام میرے کو میں نے آئی کہا تھا نا آپ سے بھی لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کیا غلط ہے کیاسا یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا جو بندہ ہے وہ اپنا ہے یا نہیں ہے اپنے جو دیکھتے ہیں اپنے ملک اس میں پہلے دیکھو میری س موبائل ہے اس میں لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے ملک کا ہے یا اپنے دھرم کا ہے یا نہیں ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے پہلے لوگ ملک دیکھتے ہیں اپنا
یہی یہی تو کہہ رہا ہوں بھائی شاید نفرت اور تکرار کا ذریعہ بن جائے نا تو ساج کو نقصان پہنچاتا ہے اور یہ طرح ایک دوسرے پہ تو انجام لگاتے رہتے ہیں نا
جی جی بھائی جان بھائی جان تو یہ وکاس میں رکاوٹ ہو رہی ہوتی ہے ج سے اس کا بھی یہ نقصان ہو
ہوں
اگر نیتا صرف ایک دوسرے پر الزام لگاتے رہے تو م
ارے تو ملک کی ترقی نہیں پڑ جائے گی نا اگر ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گے تو ملک کی ترقی نہیںین پڑ جائےیں گی کیونکہ دھیان کام پر نہیں بلکہ جھگڑوں پر چلا جائے گا آاپس لوگ وٹ کریں گے اور ایکت تو طرف چھوٹے موٹے جو نئے و ہیں نا ان کو برمتو کر دیتے تھے یہ
جی بھائی جان بالکل بھائی جان آپ صحیح کہہ رہے ہو بھائی جان
تو ایک طرح سے دیکھا نہیں اگر خدا وہ تو ہے اللہ کی مہر ہو رہی ہے وہ تو ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے ابھی تک لیکن اللہ کی اگر مہربان نہیں ہوتی نا اب تک تو یہ کیا سے کیا ہو جائے پر ایک طرح سے دیکھے کہ کیا یہ رائے کیا کیا یہ رجنیتی اتنی بری ہے
بھ جان دیکھو خدا کی رحم ہے ورنہ یہ تعلق ملک کا برباد کرتے تھے ہمارے ملک کو
یہی تو بہر اس حساب سے تو اپنے رانیتی دور رہنا چاہیے
جی جی ہاں بالکل نہیں راجمیتی بڑی نہیں ہے تھڑا لوگ اس کا استعمال غلط کرتے ہیں راجنیتی
یہ یہ یہ تو آپ لوگ ب بائک بالکل کہہ رہے ہو کہ اگر ایمانداری خلوص اور عوام کی بھلائی کے لیے رنیتی کی جائے تو فائدے مند ہوگا سب سے وہ لیکن وہ ایسا کرتے نہیں ہیں
دیکھو اگر آپ ملک کی بنائی چاہتے ہو اپنے ملک کے لوگوں کی بنائی چاہتے ہو تو باج کو بائی جاتتی کیہ اگر ج اس کا استعمال کیا جائے نا مل جائے گا ہمارا
سو ہو رہا ہے ساےسا لگ رہ ہے
آواز نہیں آ رہی بھائی
ہاں ہاں آ ج آ ج
آ رہ ہے
ارے ارے ہاں ہاں
نہیںے جیسے دیکھو اگر اپنی ہم ل گئے تو رانیتی میں آ گئے تو اگر کا صح استعمال کریں تو ہمارا وہرلک کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا لیکن وہ تو کچھ لوگ ہیں جو اپنے بنتاہ کا پلا نہیں سوچتے ہیں تو ان کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے راجنیتی بندی نہیں ہے
یہی یہی جو کہہ رہا ہوں میں بھیا کی
اگر ملک کا بلا کرنا ہے ملک کو آگے پہنچا ملک کے لوگوں کو آگے بتا نا میری سنو میری سنو آپ اگر اپنے ملک کے نو زانوں کو آگے بڑھانا ہے ان کو نوکریاں دینی ہے تو پھر رانیتی میں اچھے لوگوں کو آنا پڑے گا
یہ تو بالکل صحیح بات کر رہے بھائی جان اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر تو یہ کنٹری ہے نا اپنی جو عوام ہے وہ غلط جسم
ہماری ہاں ہماری قوم برباد ہو جائے گی اس سے تو اگر غلط لوگ رانیتی میں آتے رہے تو قوم خراب ہو جائے گی پوری کی پوری قوم برباد ہو جائے گی
اور یہ یہ تو بالکل قرآن میں یہ ارے مجھے لوگ ہی گائےب ہو جائے گے یہ تو اللہ خام نہیں کرے گا منت نصیب نہیں ہوگی نا بالکل بھی لوگوں کو
جچ یہ جو رانیتی کی آڑ میں لوگوں کو برباد کر رہے ہیں نا اپنی قوم کو برباد کر رہے ہیں اپنے ملک کو برباد کر رہے ہیں اللہ ان کو بق سےے ڈال
ہوں ہوں یہ تو بول رہا ہ بھان وہ تو خدا کی محنت ہے اب تک وہ تو وہ تو ف الحال میرا اب تک صحیح چل رہا ہے لیکن ج ت نتیجے کی بات کرے نا تو ہمارے جیون میں رانیتی کا بہت ہم حصہ ہے جیسے کہ بات کرے کے ذریعے ملک ترقی بھی کر سکتا ہے اور غلط دشا میں جائےیں تو نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے
یہ بتاؤ بھائییا نے یہ بتاؤ اس کا نتیجہ کیا ہوگا جیسے مان لو اگر بڑے لوگ آتے رہے تو اس کا کیا نتیجہ
یہی تو کہہ رہا ہوں میں کہ اس کے ذریعے ملک کی ترقی بھی کر سکتی ہیں اگر غلط دسان میں ہو تو اس کافری نقصان بہت بھارییٹھانوں پر قم کو اس لیے ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے میں سمجھداری سے سوچنا چاہیے کہ صحیح جانکاری حاصل کرنی چاہیے اور فرض اپنے فرض لوانے چاہیے کہ ہمارا جو ہم پد پہ کام کر رہے ہیں رانیت میں تو ہمارے کام ہے لوگوں کی باتوں کو س سمجھنا چاہیے تھا مجھے اور اس کو ناے مطلب سمج میں رہنے کے ناطے میں اچھا کام کرنا چاہیے اسے جو لوگ ہمیں اپنا قیمتی بوٹتے ہم ہوں
ہاں دیکھو میں تو یہی ہے رانیتی میں رہتی ہوئے اچھے کام کرنے چاہیے جو کہ اپنی عوام کو جوڑے اپنے ملک کو ایکجٹ کرے اور شکتیشالی بنائے جس سے کہ مادی آوام آگ وڑ مرمل کا آگ وڑے وائی
یہی تو میں کہنا چاہ کہ رہا ہوں ک آپ کی جو وہ آپ کو وشواس کرے اب ایسے اچھی شاید تو وہ ہے کہ اب ہم کو جوڑتی ہے ترکی ٹھیک ٹھیک ٹھیک بھائی جان اچھاپ
میرے کو کچھ کام ہے اللہ حافظ ٹھیک ہے بھائی جان پھر بات کرتی ہوں ٹھیک
اوکے اوکے